ہلو
وعلیکم السلام بھائی جان
السلام علیکم ویدی
کیسے ہیں آپ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
بی بیی
جی آواز آ رہی ہے آپ کوئی نہیں
آواز آ رہی ہے
اب آ رہی ہے آپ کے بارے نا تھوڑا نا موسم خراب ہو رہا ہے نا تو تھوڑیٹ ورک کی ایشو ہو رہا ہے اس وجہ سے آواز میں تھوڑی پروابلم ہو رہی ہے کبھی کبھی کٹ رہی ہے جی بتائیے بھائی جان آج کیا احتیاط فرمایا آپ نے
جی
ہیلو
جی بولیے
جی میں کہہتی ہ آج کیسے یاد فرمایا بھائی جان آپ نے ہمیں
دیکھو ٹائم ملا تو میں نے سوچا کہ بات ہی کر لوں حال چال پوچھ لوں کیا ہو رہا ہے آپ کا ان شاء اللہ آپ نے بھی کافی دنوں سے کال ہی نہیں کیا ہے
ارے بس پہچان یہ تھا کہ نا میرا ایگزام چل رہے تھے تو ایگزاموں کے چلتے میں تھوڑا بزی تھی اس لیے کہیں بات نہیں کر پا رہی تھی تھوڑا نا یہ تھا ایگزام چل رہے تھے تو سوچا کی پورا فوکس نزامس پہ تھا
دیکھو ایگزاموں پہ ہی فوکس رگو
ہاں
شکچھا ہمارے جیون میں بہت ہی مہتوپورن ہے اگر شکچھا نہیں ہے تو مانو جین میں کچھ نہیں ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو شکچت وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اپنا کوئی روزگار بھی دیکھ سکتے ہیں خود کے پیروں پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور جو شکچت نہیں ہے وہ لوگ ویسے ہی مورخوں کی طرح ادھر ادھر ڈولتے ہی رہ جاتے ہیں انشاء اللہ ہمیں ایسے ویسے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو شکچھا گرہن کرنی چاہیے ہم سب کو سمان ادھار ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے امی ابو جان ہوتے ہیں جو اپنی بچی کو اسکول نہیں جانے دیتے ہیں بولتے ہیں تم مت پڑھو بچ بچوں کو پڑاتے ہیں ان شاءلہ ہمیں ایسےوگوں کو بھی سمجھانا چاہے کہ ہم سب کو سمان پڑھ کا ادھار بلکہ یہ نہیں ہے کہ لڑکی پڑھنے نہیں جائے لڑکیوں کو بھی پڑھنے کا ادھار ہے
یہ تو بھائی جان ایسا ہے کہ دیکھو آج کے ٹائم میں تو بہت کم لوگ ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سمے بدل رہا ہے ماحول بدل رہا ہے آج کے ٹائم میں نا سب چیز اتنی جنریٹ ہو رہی ہے آج کل پہلے دیکھو لوگ تھے اور جو ہماری امی ہیں ابو ہیں وہ اتنے نہیں تھے ہمیں ہم جب چھوٹے تھے تو بہت مشکل حالاتوں سے نکل کے اسکول جاتے تھے بہت ہماری دادی امی ہے نانی امی سب یہ کہتے تے لڑکیوں کو کیوں پڑھا رہے ہو یہ تو جا کھانا پ بنانا ہے دوسرے کا گھر سنبھالنا ہے لیکن آج کے ٹائم میں کیا ہے کہ وہاں سے پہلے ہماری امی نے ہم کو پڑھایا سب کا سنا ہمارے ابو نے سب کی سنی لیکن کی اپنے من کی اور ہمیں پڑھایا پڑھانے کے بعد میرے گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی نکا ہونے کے بعد سسرال آ گئے اب سستا آنا آنے کے بعد بھائی جان پھر بھائی
میری شلیف آپ یہ بالکل صح بول رہے ہو ہمیں سب کو سمان ادھکار ہے شکچا پراپت کرنے کا ان سےب ان شاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگ کہس کچھ لوگوں کی آرتھک است گاؤوں میں آپ جا کے دیکھو تو کچھ لوگوں کی آرتھک خراب ہوتی ہے وہ اپنی بچیوں کو بچوں کو باہر پڑھنے نہیں بھیج پاتے ہیں ان کے پس پیس کی ویستا نہیں ہو پاتی تو ان شاء اللہ آج کے سمے میں تو اینڈرائڈ فون چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے بھی بچے پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فون گھر والوں سے بول دیتے ہیں امی میں امی ابو میں پڑھائی کروں گا میرے لیے فون دلا دو پھر اب آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ جیسے کچھ پلیٹ فارمس ہیں جیسے
جی جی بھائی جان میں آپ کس بات سے سہمت ہوں دیکھو میں میرا کیا ماننا یہ ہے کہ جو ابھی تھوڑی یہ آگے بڑھ رہی ہے سم تھنگ جو سیونٹیین ٹو ٹوینٹی ون ایج کی کرج کے لوگ ہیں وہ کیا ہے وہ سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارم کی طرف بھگتے ہیں وہ اپنا یہ نہا ایج تھوڑی اس میں اتیھی کہ بچہ تھوڑا بہکتا ہے وہ اساں اس ایج پہ آ کے تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ پڑھائی نہیں میرے کو یہ چیز ضروری ہے میں ویوز دیکھوں میں ویڈیو بناؤں میں یہ یہ چیز کروں جی جی
صح بولا آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ہے نا وہ ہمارے جیون میں ایک مہت بندو بن گیا ہے کہ ہم آج کے آج کے سمے میں ہم سوچ ا میڈیا کے بنا کوئی کام نہیں کر پاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہی گھر بیٹھے اپنے بزنس ووپار کو چلا رہے ہیں انشاء اللہ کچھ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے پڑھ بھی رہے ہیں ہیں اور اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر دن میں دن اور رات چوبیس آور ایک رہتے ہیں بس ریلس ویڈیوز اتدی دیکنے میں گیمس کھیلنے میں اپنا سمے تے مانو جین میں سمے کی قیمت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر س سمے نہیں ہے تو ہمیں سمے کی بچت بھی کرنی چاہیے اور سوشل میڈیا ہمیں کافی نقصان بھی ہے آپ نے دیکھ
بہت آج کے سم میں سوشل میڈیا پہ بھائی جان دیکھو یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کوئی بھی ہے ہمیں فائدہ دیتی ہے تو نقصان بھی دیتی ہے اب جیسے کہ کہ بہت سی چیزیں دھو سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلتی ہے ہم اس کسی کو بھی دیکھ کر نہیں وشواس نہیں کر سکتے کہ یہ یہ نیا فیک ہے
جی دیکھو آپ بالکل صحی فرما رہے سوشل میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ آئے دن کچھ کالس ویڈیو کالس آتی ہیں اگر ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں غلطی سے تو ان شاء اللہ وہ لوگ ہماری ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے اے آئی کے تھرو ایڈٹ کر کے پھر ہمیں بلیک میل کر کرتے ہیں اور ہم سے پیسہ اڑکنے کی کوشش کرنے کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آج کے سمے میں فراڈ لوگ ہی زیادہ جا رہے ہیں وہ فراڈ کر رہے ہیں انشاء اللہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پہ فراڈ کرنے کے چکر میں سائبر کرائم میں پنس چکے ہیں اور انہیں کڑی سے کڑی سجا بھی ملی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جی کہ میں توسے ہی اسٹا چلاتا تھا تو پہ ایسے ہی ایڈس آیا کہ میں آپ کو اتنے دن میں اتنے پیسے کما کے دوں گا تو میں نے اس فارم کو بھر دیا بھر دیا اس میں اس میں میرا آدھار نمبر اکاؤنٹ نمبر اتحادی چیز انہوں نے مانگا وہ میں نے دے دیا پھر ایک دو دن بعد میرے پہ کال آیا کہ آپ کے پاس ایک او ٹی پی آیا ہوگا اسے آپ بتائیں میرے کیوں جی آپ کے کھاتے میں کچھ پیسے ڈالے جا رہے ہیں ان شاء اللہ لالچ ایک بری بلا ہوتی یہ میں لالچ کے چکر میں نے وہ او ٹی پی ان کو دے دیا تو انہوں نے میرے کھاتے سے چوبیس ہزار چار سو پچیس روپئے ہڑپ لیے کاتا ہی مطلب یہ کاتے میں اتنے روپئے تھے وہ سب لے لیے ان شاء اللہ اس دن سے میں اتنا سترک ہو گیا ہوں کہ میں لوگ بابوں کو سمجاتا ہوں کہ آج سمے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ خود کا فرینڈ ہو یا بھائی ہو کسی کو بنا بتائے بنا چیک کی او ٹی پی نہیں دینا چاہیے کوئی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سک ستا ہے ہمارے کھاتے سے پیسے بھی اڑپ سکتا ہے انشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گندی پوسٹ ویڈیو اتد ڈالتے ہیں انفیکٹ آج کے سمے میں سوشل میڈیا پہ بچے بھی زیادہ ایکٹو رہتے ہیں دیکھا ہوا آپ نے جو بچے اسکول سے پڑھتے آتے پھر وہ امی جان امی جان سے فون لے لیتے پھر وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ تو ایسی چیزوں کو بچے دیکھتے ہیں تو انفیکٹ ان بھی پرباؤ پڑتا ہے
بہت کر
جی ہمیں بچوں کو تو فون سے دور ہی رکھنا ہے ہم بچوں کو تو جی
دیک بائی جانے یہی تو فرق پڑ رہا ہے نا کہ اگر ایجوکیشن ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کرائم کے جانسے میں نہیں پنس پاتے اب بہت د آپ نے ایک بھی دیکھ ہوگا ابھی سننے میں جرا آیا ہے کہ ایک کال ایسے آئی تھی کہ ہم نے آپ کے
جی
پاپا نے بولا آ کے بول کہا ہے کہ ہم آپ کے اکانٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں بیٹا آ کے پ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہم نے
جی جی آتے ہیں بالکل میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں آتے ہیں میرا ایک فرینڈ تھا اس کے سھ ایسا
ساتھ مطلب ایسا ہوا تھا میری جو چھوٹی آپا ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ کال آیا تو بپھوگ یہاں پہ ہماری تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کے ابو نے کہا تھا آپ پیسے ڈال دیجیے میں پیسے پیے ڈالے میں نے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو ابو نے نہیں کہا کہ آپ نے پیسے ڈالے گا کوئی کہ وہ بھول گئے ہوں گے بیٹا کچھ پیسے ڈالنے انہوں نے کچھ پیسے کبھی دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح سے میس بھیجا لاسٹ میں بولے کہ بیٹا میں نے دو ہزار ڈالے تو ہماری جو باجی ہے انہوں نے کہا کہ بیس ہزار آ گئے
ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں آج کے سمے میں آپ نے یہ بھی دیکھ ہوا کہ ایسے بھی کالس آتے ہیں جیسے بولتے ہیں کہ میں میں اس تھاانے سے بات کر رہا ہوں وہ ہماری سوشل میڈیا سے ہماری جانکاری لے لیتے پھر بولتے میں استاانیے سے بات کر رہا ہوں آپ کے آپ یہ کیس ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے پھر بولتے ہیں کہ آپ پیسے ڈال دو نہیں تو میں آپ کو پکڑنے آ رہا ہوں یہ وہ تو ہمیں جہاں سے میں دیک کر وہ بھی پیسے ڈلوا دیتے ہیں وہ بلکہ یہ ریئل نہیں ہوتا ہے وہ فیک لوگ ہوتے ہیں انسان ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنا پیسے ڈال دیتے ہیں پھر بع میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے اور ہمیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ سوشل میرا ماننا یہ یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل انفارمیشن اکاؤنٹس کو کے بارے میں کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ساتھ فراڈ ہو
اب دیکھو بھائی جان آج کے ٹائم میں چل رہا ہے دیکھو اے آئی بالکل فوٹو کاپی ایسے بنا دیتا ہے کسی فون کو کسی بھی چیز کو وہ ڈکٹو آپ ساتھ ایسا فوٹو کرتے گا کہ وشواس نہیں ہوگا کہ آپ ریئل ہے یا ا آئی ہے اتنا ار چیز جنریٹ ہو گئی ہے آج کے سمے میں دیکھو ال اللہ کے بندوں نے کتنی ترقی کر لی ہے پڑھے لکھے بچوں نے انشاء اللہ وہ اتنا پڑھ کے اتنا کامیاب ہو گئے کہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا دش کو
جی انشاء اللہ آپ بالکل صحیح بول رہے اے آئی سے تو آج کے سمے میں ہم کسی جو ہمیں یہی سے بولتے ہیں کہ اس فوٹو کے ساتھ وہ کرو اس فوٹو کو یہ کرو وہ کرو تو یہ ہی وہ ہی کر دیتا ہے انشاء اللہ یہ ہی وبی لوگ ابھی کچھ تو لوگ ایسے مور ملک میں ہمارے میں کون کو یہ نہیں پتا اے آئی کا مطلب کیا تھا اے آئی بھی لو ایڈٹ کر کے فوٹو ویڈیوز اور لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو یہ دکھائی نہیں دیتے کہ یہ آئی یہ بت پتا تو چل جاتا ہے کہ یہ آے کیا ہے یا یہ ریئل ہے ان شاء اللہ ہمیں ایسی
بھائی جان میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں لیکن جو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جنہوں نے ایجوکیشن نہیں کیا ہے وہ اس چیز میں جھانسیے میں آ جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے ہیں جو ایجوکیشن لے رہے ہیں جو اپنا یہ ہے کہ ایجوکیٹیڈ ہے تو تو ابھی تو یہ کہا جا گیا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے
جی سنو میں آپ کی بس سہمت مجھے مجھے کہیں جانا ہے میرے گھر والے بلا رہے ہیں اللہ نے چاہ تو ہم آگے بھی بات کریں گے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں سبھی کو اس بارے میں بتاؤں گا
جی خدا حافظ بھائی